ل وعلیکم و وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ السلام علیکم میرے بھائی کیسے ہو
بس شکر اللہ کا بہت بڑھیا ہوں آپ سناؤ آپ کیسے ہیں
جی شکر اللہ کا ہم سبھی ٹھیک ہے خیریت ہیں آپ
گھر میں سب ٹھیک ہے ماں باپ سب ٹھیک ہے بھائی بہن سب ٹھیک ہے آپ کے
جی جی شکر اللہ کا ہم سبھی ٹھیک ہے خیرو آفت سے ہے آپ بتائیں آپ کے گھر والے سبھی ٹھیک ہے
سبھی ٹھیک ہے شکر اللہ کا سب ٹھیک ہے
کیا کر رہے ہو ابھی بس بیٹھے ہی ہیں ابھی تو آپ بتائیں آپ کیا کر رہے ہیں ابھی کھانا وانا کھایا آپ نے
نہیں نہیں ابھی نہیں کھایا ابھی ہم کھانا کھائیں گے پھر اس کے بعد مسجد جائیں گے نماز پڑھیں گے انشاء اللہ آپ بتاؤ کیسی کیسا موسم ہے آج کل
ہاں جی آج تو پھر سے بہت گرمیاں آ رہی ہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے پھر سے آفتاب بہت زیادہ وہ آگ پھینک رہا ہے ابھی کیا بتائیں باہر نکلنا دشوار ہو گیا
ابھی باہر نکلنا تھا بہت گرمی تھی میں گھر ہی واپس آ گیا
جی جی میں ابھی نہا کے آیا اتنی گرمی تھی کیا بتاؤں اب تھوڑا راحت ملی اب آپ
نہانے کے بعد بھی نہیں لگتا خود کو میں نے نہا لیا
جی جی صحیح فرمایا آپ نے بہت ہی گرمی ہے آج اوبر سے تو کچھ کھانے کو ابھی بھوک لگی ہے ان
ہاں یہی یہی مسئلہ ہے کہ اگر کچھ ہم کھائیں گے تو آج کل مطلب کھانے میں اتنی ملاوٹ ہو رہی ہے کہ مطلب صحت کے لئے وہ مضر بن جاتا ہے انسان کھائے تو کھائے کیا آج کل سبھی چیزیں غلط ہوتی ہے
جی جی آپ نے صحیح فرمایا اوپر سے تو یہ یہ ایک سائڈ تو یہ گرمی پریشان کر رہی ہے اور دوسری سائڈ تو یہ کھانا بھی نہیں کھایا جا رہا ہے اگر زیادہ کھائیں یا تھوڑا بہت کھائیں تو پتا نہیں سچ میں اس میں اتنی ملاوٹ ہو رہی ہے کہ کیا بتائیں انسان بیمار پڑ جاتا ہے
آپ کو پتا ہے کہ جنک فوڈ کے بارے میں وہ کیا ہوتا ہے چلیے میں تھوڑا کچھ بتاتا ہوں آپ کو کو یہ جنک فوڈ کیا ہوتا ہے سب سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ جنک فوڈ کیا ہوتا ہے جنک فوڈ وہ کھانا ہوتا ہے جو دکھنے میں خوبصورت اور کھانے میں بہت مزے دار لگتا ہے
جی جی
لیکن اس میں ہمارے جسم کے لیے ضروری مطلب سیم نیوٹرین کیس پروٹین کہتے ہیں ایسا کچھ کم ہوتا ہے جیسے کہ برگر پیزا سینڈوچ نیوڈلس فرینچ فرائز چپس ایسے بہت ساری چیزیں چاکلیٹس پیسٹریز
جی جی
اس کی بہت سارے مثالیں ہیں
جی جی
آج کے دور میں ہم جنک فوڈ کا استعمال بہت زیادہ بر کر مطلب زیادہ کرتے ہیں آپ آپ بتائیں گے کچھ اس کے بارے میں یہ مطلب زیادہ کہ وہ ہم یوز کرتے ہیں آج کل
بے شک بے شک جی بھائی جان آپ نے صح فرمایا کہ جنک فوڈ جو ہے یہ دکھنے میں اچھا لگتا ہے اور سوادشٹ لگتا ہے ہاں یہ سچ ہے کہیں نہ کہیں اگر ہم دیکھیں جنک فوڈ گھر کے کھانے سے بہت مزے دار ہوتا ہے اور سوادش بھی ہوتا ہے لیکن آپ نے ایک بات صحیح فرمائی کہ اس میں جو نیوٹرینٹس ہوتے ہیں جو مطلب تو مطلب نیوٹرنٹس ہوتے ہیں جو انسان کی مطلب جسم کے لیے بہت ضروری ہوتی جیسے وٹامن کیلشیم ویلشیم کچھ وہ اس میں نہیں پایا جاتا تو آپ نے اچھی بات فرمائی جو گھر کے کھانے میں ہمیں مطلب نیوٹرینٹس ملتے ہیں سبزی میں
آ کل آپ آج کل آپ دیکھ سکتے ہوں یا آپ مطلب خود آپ نے خود بھی ٹرائی کیا ہوگا کہ لوگ گھر کا کھانا اوائڈ کرتے ہیں مطلب باہر کا کھانا جیسے جنک فوڈ مطلب اس کے مطلب آلی ہو گئے ہیں پسند زیادہ ہیں یہ ایسا کیوں ہے گھر کا کانا مطلب گھر کا کھانا تو نیچرل ہوتا ہے مزے دار ہوتا ہے جو یہ بچے ہیں ہمارے آج کل وہ مطلب گھر کا کھانا ان کو صحر لگتا ہے
جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا تو کہیں نہ کہیں یہ جو جنک فوڈ ہے مطلب یہ آج کل ایک نشہ جیسا بن گئے ہے لوگوں کو ایک تو وجہ تو یہ بھی ہے کیونکہ لوگ اسے اتنا ہی زیادہ کھاتے ہیں کیونکہ اس میں اس مطلب مزہ اس میں مزہ آتا ہے نا جی وہ
جی بالکل بالکل
جی جی
آپ کو میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ جیسے مطلب ہمارے یہاں مطلب ایکٹریسز ہوتے ہیں یا ہیروز ہوتے ہیں جو مطلب فلموں میں کام کرتے ہیں وہ ایڈورٹائز کرتے ہیں ٹی وی پر یا س میڈیا کے میں وہ دیتے ہیں کہ لووں کو اپنی طرف مطلب موجہ کرتے ہیں کہ جنک فوڈ کھاؤ حالانکہ وہ خود نہیں کھاتے ہیں اس کے بارے میں کیا رائے ہے آپ کی
جی بے شک آپ نے صحیح فرمایا کہ جو بڑے بڑے ایکٹرس ہیں فلمی اسٹارس ہیں تو یہ آپ نے یہ اچھی بات فرمائی کہ وہ جنک فوڈز کی مطلب پروموشن کرتے ہیں ان کی ایڈورٹائز کرتے ہیں لیکن
صحی بات
دیکن خود خود ان سے دور رہتے ہیں ان کا خود خ کا لائف اسٹائل اگر دیکھا جائے تو وہ گھر کا ک کھانا ہی زیادہ کھاتے ہیں باہر کے کھانوں کو اوائڈ کرتے ہیں اور اوپر سے اچھی لائف اسٹائل مطلب وہ کرتے ہیں مطلب اختیار لیکن جو دیکھنے والے ہوتے ہیں پبلک ہوتی ہے وہ ان کو مطلب بھڑکا رہے ہوتے ہیں جنک فوڈ کی طرح
جی صحیح بات کیا آپ کو صحیح صحیح بات فران آپ نے کیا آپ کو لگتا ہے کہ کہ جو یہ مطلب جو ہم یہ مطلب مزیدار چیزیں کھاتے ہیں جو ہمیں مزیدار چیزیں کھاتے ہیں وہ صحت کے لیئے اچھی نہیں ہوتی ہے لگتا ہے آپ کو ایسا کچھ
ہاں جی دیکھیے ایسا تو نہیں اگر ہم دیکھیں گھر کی پہلے ہم گھر کے کھانے کی بات کرتے ہیں تو گھر کا کھانا اتنا سوادش نہیں ہوتا ہوتا ہے اچھا ٹھیک ٹھاک لیکن جو یہ جنک فوڈ فاسٹ فوڈ ہے اس کی اتنی جیسا نہیں ہوتا ہے لیکن اس میں جو مطلب وہ اجزاء پائے جاتے ہیں وہ مطلب انسان کے لیے ضروری ہوتے لیکن اگر ہم وہ جنک فوڈ کی بات ہاں
اس نے میری بات
جی جی
جنک فوڈ میں تیل نمک چینی اور چربی کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے
جی جی بے شک
اس کا روزانہ استعمال ہمارے جسم کے لیے نقصان پہنچا سکتا ہے
جی جی بے شک بے شک
جی اس سے مطلب جو آج کل د دیکھ سکتے ہیں آپ اس سے بہت موٹاپا بڑھتا ہے ڈائبٹیز آج کل اس سے خطرہ ہو سکتا ہے بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے دل کی بیماریاں بھی مطلب اکثر لوگوں میں آ سکتی ہے اس سے
جی بے شک بھائی جناب نے صحیح
کہ مطلب ایک ایسی بیماری دانتوں کا درد وہ تو مطلب ختم کرتا ہے انسان کو جب درد کرتا ہے
جی جی بے شک تو یہ تو مطلب ج پڑے س
ہمیں زیادہ تر گھر کا کانا ہی کھانا چاہے جنک فوڈز مطلب اگر کوئی کھا سکتا ہے تو تھوڑا سا کھائے لیکن زیادہ اس کی اس کا آدھی نہ بنے
جی جی تو اگر ہم اگر ہم دیکھیں تو اگر ہم جنک فوڈ کے فائدوں کی بات کریں جیسے چھوٹے موٹے جو مطلب اتنے بڑے فائدے نہیں لیکن جو ہمیں لگتے ہیں یہ فائدے ہے اس لیے
نہیں مطلب کہیں پر ایسا کچھ مطلب ہو پارٹی وارٹی جیسی ہو تھوڑا بہت خالے انسان مطلب تو ٹھیک ہے لیکن ہم اس کے مطلب آج کل دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ مطلب جاتے ہیں اسٹوڈینٹ جاتے کالج یا کہیں بھی وہ وہاں پر کھانا نہیں لیتے ہیں کھاتے مطلب جنک فوڈس کھاتے ہیں وہاں پر جی فرمائیے آپ
تو میں بتا رہا تھا کہ جنک فوڈ کیا ہمیں مطلب تھوڑے بہت فائدے ملتے ہیں جیسے کہ اگر ہم دیکھیں اگر ہم کسی کام میں زیادہ مصروف ہو یا ہمیں گھر کا کھانے بنانے کے لیے ٹائم نہ ہو تو ہم جنک فوڈ کھا سکتے جو مطلب ایک ہی مطلب کچھ ہی ٹائم میں مطلب کچھ ہی منٹوں میں ہمیں میسر ہوتا ہے ہمارا جو وقت ہے وہ آسانی سے بچ سکتا ہے اور اس سے مطلب اس کا جو سواد ہے وہ بھی بہت ہمیں پسند آتا ہے اس اس سے اس کے لیے بچے مطلب اسی لیے بچے اور جوان ہے اس کی طرف ا متا وجہ ہوتا ہے لیکن اگر ہم نقصانوں کی بات کریں یا نقصان دیکھے تو فائدوں سے کہیں زیادہ ہے جنک فوڈ میں جیسے آپ نے بتایا کہ اس میں آئل ہوتا ہے شوگر ہوتا ہے نمک
جی بالکل
تو اس سے کہیں نہ کہیں انسان کا جو اگر آپ آج دیکھیں گے تو لوگ موٹا پہ اوبسٹی کا وہ ہوتا ہے شکار ہوتا اور جو ڈائبٹیز ہے جو آجل کلام ہوتی جا رہی ہے یا ہائی بلڈ پریشر ہوتا جا رہا ہے تو وہ کہیں نہ کہیں مطلب اسی وجہ سے ہو رہا ہے وہ جو ج مطلب ج مطلب منرلس وٹامنس ہوتے ہیں وہ اس میں نہیں ملتے اگر آپ وہ دیکھیں تو جو مطلب جنک فوڈ ہوتا ہے اس میں زیادہ فائدر ہوتا جو انسان کے لیے مطلب مطلب اگر وہ زیادہ مقدار میں کھائے تو وہ انسان کے لیے مطلب اچھا
بالکل صحیح بات فرمائی آپ نے
جی جی
صحت مند زندگی کے لے ضروری ہے کہ ہم گھر کا کھانا کھائے جیسے کہ پھل سبزیاں دہی دودھ انڈے اور یہاں تک کہ پانی زیادہ سے زیادہ پینا چاہیے وہ صحت کے لیے بہت ہی اچھا ہوتا ہے
جی جی
ہاں اس کھانے سے جسم میں بہت ساری تندرستی آتی ہے بیماریوں سے بچتے ہیں لوگ
جی جی جی
جی والدین کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بتائے کہ صحت مند چیزیں کھائے ایسے مطلب جنک فوڈ سے دور رہیں
جی توگر
آج کل دیکو آپ چھوٹی چھوے بچے وہ زیادہ تر چپس کھے ہیں
جی جی تو اگر آپ دیکیں گے آج جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں دس سال کے بارہ سال کے تو اگر آپ ان کو سامنے دیکھیں گے تو وہ لگتے ہیں جیسے وہ بیس سال کے ہو گئے ہیں بائیس سال کے
ہاں صحیح صحیح بات فرمائی آپ نے
کہ وہ جو ہے وہ اتنے جما لگ رہے ہیں بڑے لگ رہے ہیں تو وہ اسی وجہ سے لگ رہے ہے کیونکہ وہ جنک فوڈس آج کل زیادہ لے رہے ہیں جس کی وجہ سے جو انسان ہے اس کا جو ہارمون ہے مطلب اس جو گروتھ آر وہ ہاں وہ مطلب امبیلنس ہو جاتے ہیں اور اس سے وہ زیادہ گروتھ ہوتے ہیں تو وہ ایج سے اپنے پہلے ہی بڑے ہو جاتے تو کہیں نہ کہیں جنک فوڈ کا نقصان ہے تو ہمیں چاہے ہم اپنے بچوں کو ایسی صلاحیت دیں ایسی نصیت کریں کہ وہ ان سے دور رہے اور ان کو زیادہ گھر سے گھر کا کھانا دے اگر آپ زیادہ وہ مطلب مانگ رہے تو گھر پہ ہی کچھ بنا کے دے ایسا لیکن جو مطلب ہیلدی ہو آپ کو پتہ ہی ہے جو جنک فوڈ میں جو تیل استعمال ہوتا ہے وہ کتنی بار مطلب بئل کیا جاتا تو اس میں بھی ایسے بیکٹیریا پیدا ہوتے ہیں نا جی
جی بالکل صحیح بات آخر میں اتنا کہوں گا کہ اگر ہمیں صحت مند خوشحال زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو ہمیں جنک فوڈ کا استعمال کم سے کم کرنا چاہیے تاکہ ہم اپنی زندگی میں صحت مند رہیں
جی تو بےشک آپ نے صحیح فرمایا کہ ہمیں تو یہ جنک فوڈ ہے ان کو کم کھانا چاہیے اور اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا چاہیے لیک لن اگر انسان کے پاس تندرستی نہ ہو صحتی نہ ہو تو پھر کیا فائدہ ہے ایسی زندگی میں
یاد رکھے صحت کی سب سے بڑی دولت ہے اگر صحت اچھی ہوگی تو ہم ہر میدان میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں
جی جی بھائی ب
بالکل
تو بائی جان چل لیجیے آپ سے بات ہے کہ مجھے بہت ہی اچھا لگا کھو کر کے ل جی جی تود آگے بھی بات ہوتی رہ گ بائے بائے خدا حافظ